السلام وعلیکم آپی کیسے ہو تم ٹھیک ہو
وعلیکم السلام سب خیریت آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
جی جی جی جی جی سب مہربانی اللہ تالا کی بس انہیں کی رحمت میں ہم لوگ ٹھیک ہے اور تم بتاؤ کیا کر رہی تھی
ہم بس سبھی کچھ نہیں بس کھانا بنانے جا رہے تھے سوچا آپ سے پہلے بات کر لیتے ہیں پھر بناتے ہیں
جی جی بس میں نے بھی ابھی نا کھانا بنایا میں نے کہا چلو تم سے بات کرتی ہوں تمہیں پتاہ تو ہے آج کل با چو کے ساتھ رہ کے مطلب نیند بھی نہیں پوری ہوتی ہے نیند میں بھی ڈسٹربنس رہتا ہے بچوں کو پڑھانے میں بھی آپی اتنی دقت ہو جاتی ہے نا جب چھوڑتے ہی نہیں تو فون کو بھی نہیں نہیں چھوڑتے یار ادھر سے ہی بس اسی میں گھس رہیں گے ان کو وہاں سے باہر نکالو وہ بھی ضد ہوتی ہیں ان کی نہیں امی ہم ایں نیند آ گئی ہم نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے دو بچوں کو پڑھانا بھی بھی ہے ان کو سلانا بھی ہے سلانا بھی ہے اگر نہیں سوئیں گے دیکھو دقت تینا
ہاں جی وہ تو بات سہی ہے آپ کی یہی ہے آپ دیکھو اب چھٹیوں میں یہ تو اپنی ن دن میں پوری کر لیتے ہیں پھر یہ رات کو سو کے نہیں دیتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ دقت ہو جاتی ہے پھر ہم پیچےڑ رہتے ہیں بیٹا سوجا ٹائم ہورہا ہے ٹائم ہورہا ہے تو یہ ٹائم ٹیبل خراب ہو جاتا ہے نا بالکل جیسے چھ چھٹیاں پڑتی ہیں بالکل ایسے ہو جاتے ہیں آلسی ہو جاتے ہیں بالکل نہیں کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ایسے بس تو یہ تو بہت بڑی پرے ہاں یہ تو بہت بڑی پریشانی بن چکی ہے بچوں کو لے کے نا بچوں کو ہر چیز بتانی پڑ رہی ہے کہ بیٹا یہ کرو وہ کرو وہ سنتے ہی نہیں منمانی کرتے ہیں اپنی
جی جی آپ کو پت ہے میں نا اب بھی مطلب بیٹھی تھی تو مجھے میرے شوہر نے نا مجھے کچھ سامان رکھنے کو دیا تو تم مانو گی جھٹ میں نے تو اس کو رکھ دیا کہیں پہ اور میرے ذہن سے ہی نک نکل گیا میں نے اس کو کہاں رکھا ہے اور مجھے شوہر سے اتنی گالیاں بڑ ج تم نے ابھی تمہیں سامان د ہے م نے کہاں رکھ دیا ارے آپ ہی میں اتنی زیادہ مطلب پریشان ہو گئی ان د نیند ہی نہیں لی جاتی ہے میرے سے نیند کی وجہ سے میرا سار رات سسٹم امبیلنس ہو جاتا ہے اور مجھے الگ سی ٹینشن ہو جاتی ہے بس
اللہ تو بڑی بڑی پروابلم ہو گیا ابھی سے
اور کیا آپ بھی بس میں یہی سوچ پوچھ رہی ہ میں نے کہا یار میں کیا کروں میں نے کہا چلو آپ سے پوچھتی ہوں آپ کیسی چیزیں مینج کر لیتی ہو کیسی کرتی ہو تم
نہیں یار کبھی کبھی ذن سے نکل تو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کبھی کبھی ہم چھوٹی موٹی چیز جیسے ہمارے زیادہ بڑی آدمی کبھی کب ہم کنگھی کر رہے ہوتے ہیں کچر کہیں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں پتا لگ کہاں رکھ دیا کہاں رکھ د ہو جاتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں لیکن ہاں یہ ہے یہ اگر یہ ریگولر ہے تو پھر دقت پریشانی والی پریشانی ہو جاتی ہے نا چھوٹا موٹا تو چلو ذہن میں رہتا ہے نکل جاتا ہے بہت ساری ہمارے دماغ میں کتنی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں گھر سے ریلیٹیڈ باہر سے ریلیٹیڈ بچوں سے ریلیٹیڈ تو وہ یہ تو ہو جاتا ہے کچھ چیزان سے نکل جاتا شکریہ ماشاء اللہ تب باقی ویسے تو خیریت رکھ ہے سب کو
جی جی جی بس اللہ پاکی رحمت بنی رہے ہم صحیح سلامت رہے ہمارے بچے صحیح سلامت رہے دیکھو ہم نے تو اپنے بچوں کو تو سکھانا بتا ہ ہر ایک چیز کی تعلیم دینی وہ تو ہمیں نہیں دینی ہے نا کو بتانا ہے کتنا ر ہے نیند نیند جی جی نیند لینا کتنی
بہت ضروری ہے مینٹل اسٹریس جو اتنا زیادہ ہو گیا ہے نا لائف میں تو ہم نہ سو پا رہے ہیں صحیح سے نہ کھان پان ہمارا صحیح ہو پا رہا ہے تو پرابلمز اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں
جی جی آپھی دیکھو نا اگر ہم سوئیں گے نہیں صحیح ٹائم سے پ ہم اپنا نماز ا نہیں کریں گے ہم اپنا کھانا نہیں کھائیں گے ہم یہ نہیں کریں گے دیک کو دقت تو آ جائے گی نا ہمیں ہمیں تو مسئلہ بن جائے گا ہماری صحت بھی خراب جائے گی دیکھو نا اگر ہماری نیند دین بری ہوگی تو ہماری صحت تو خراب ہوگی نا ہمارا تو سارا سسٹم خراب ہوا اب تو میں پتا کیا کرتی ہوں میرے نا یہاں ہمارے یہاں پہ نا مولوی صاحب ہیں ان کے بیوی ہے نا ان بیوی کی بچے بھی چھوٹے ہیں تو میں نے ان سے بات کی میں نے ان کو بولا تم ایک کام کرو ہم نا اپنے بچوں کو ایسے شام کو پارک لے کے جائیں گے تم بھی ان کو تھوڑے کھلونے لینے نہ میں بھی لے لوں گی جس سے کیا ہوگا بچے تھوڑے کھیلیں گے دیکھو تھوڑا تھکیں گے ان کو نیند آئے گی جی جی تو آپ ہی ہم پھر شام کو پانچ نہیں ہم نا آپ کو پتا ہے پانچ چھ بجے بھی کتنی دھوپ ہوتی ہے نا تو ہم نے کیا کیا چھ ساڑھے چھ پونے سات بجے پھر ہم نے ان کو بھی بلایا ان کے ساتھ اپنے بچے چلیے اور ہم ہو کیا دیکھو ان کے ساتھ کھیل بھی لیا ہم بیٹھے رہے ہم جڑ چکر لگا دیے بچے کے ٹوائز بھی لے گئے تھے اور بچوں نے اتنا ماشاء اللہ اتنا کھیلے وہ میں نے کہا اور کھیلو تم اور کھیلو د اور جیسے ہی وہ گھر پہ پہ آئے پھر ان کو کھانا د اور وہیں پہ کھ کے سو گئے میں نے کہ
ہاں چلو سحی ہے ہاں یہ تو صحی ہےا یہ بچوں کو تھوڑا ستانا پڑتا ہے وہی ہے نا ابھی کیا ہو رہا ہے چھٹیوں کا ٹائم ہے اسکول جانا نہیں آنا نہیں یا کچھ سے بھی زیادہ پریشن نہیں ہے تو تھکان تو ہے ہی نہیں شریر میں نا تو پھر تکلیف بھی کچھ نہیں ہے تو پھر نیند آئے گی کہاں سے جب تھک جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس ہم سو جائ اب بھ یہ تو کچ چھٹی ہے اب ایک مہینہ تو ایسے ہی رہے گا بچوں کے سھ یہی ہے بچوں کے استمے اب یہ بچوں کوئی ایکٹیوٹیز وغیرہ کراؤ یا کسی میں بزی کر دو جو تھک جائے اپنا کچھ پھر ٹائم سے اپنا سوئیں
جی جی جی جی اسی لیے تو آپ میں نے کیا بلا بہانا ڈھونڈا میں نے کہا چلو ان کی بھی بچوں کی تھوڑی سی سیر ہو جائے گی ی چلو ہماری بھی ہو جائے گی بچے کھیل لیں گے چلو میں نے کا اس بہانے چلو سوئ گے تو صحی چلو میں نے کا ان شاء اللہ شکر ہے
اور ان شاء اللہ پت اگر جید پوری نہیں ہوتی ہے نا تو آپ اتنا پریشان ہو جائیں گے نا آپ کو چیزیں بھولنا تو چھوڑی چلو وہ ن سے نکلنا نارمل سی بات ہے کبھی بھی اتنا چڑچڑاپن رہے گا نا اپنا ہی دل نہیں کرے گا کچھ کام کرنے کے لیے کوئی بولے نا ہم سے کوئی ہم سے کچھ نا کیونکہ ہم اتنا آلریڈی ہم تک جاتے ہیں اوپر سے ہماری نیندی پوری نہ ہو تو ہماری تویف کہاں سے رہے گی ٹھیک تو وہی ہے کیا آئے گا لناشا میں یہی کہ بس پھر کچھ نہ کچھ کوشش بنی رہتی ہے کہ کچھ کر
جی جی جی اور آپ بھی تمہیں پت ہے کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں تو نیند ہی نہیں آتی ہے وہ تو دوائیا کھاتے ہیں میں تو جب اس نے مجھے سنایا میری سہیلی ہے اس کو نیند نہیں آتی اور رات کو دوائی کھا کے سوتی ہے نیند اس نے مجھے بتایا میں نے کہا ہائے اللہ میں نے تو بولا میں نے کہا ہائے اللہ میں کیا تم تو تم تو پاگل ہو جاؤ گی میں نے بولا تو نیند ہی نہیں لگ دیکو اللہ پاک نے بھی کتنی اچھی رحمت سے ہمیں بولا ہے کہ تم صبح اپنا کام کرو اپنی پوری حفاظت کام کرو پھر تم رات کو سو جاؤ تم رات کو سو جاؤ تمہارے لیے صحیح رہے تمہاری صحت کے لیے صحیح رہے گا تمہارا دماغ ایک ریلیکس ہو جائے گا دیکو نا آپ ہی اگر ہم رات کو کہ نیند نہیں لیں گے ہم دن میں سوئیں گے دیکھو اس کا تھوڑی سکون ہے
سک نہیں ہے سی بات ہے جو رات کی نیند ہے تو ہاں ند کسپنی
جی دیکھو ہمنے اپنے سارے ٹینشن مسئلے ایک ہم سائڈ پہ رکھنے اپنے اللہ پاک کو یاد کر کے پھر ہم اپنی نماز تھوڑی سی ایادا کر کے پھر ہم سوتے ہیں دیکھو اب یہی تم تین تین چار چار بجے فون چلاتی رہو گی تم کو کوئی نہیں کل دیکھ لیں گے کیا ہوگیا ہوگا کیسے ہوگا وہ بھی تو چکر غلط ہے نا پھر
وہ تو ہے دیکھو نا کتنے لوگ رات کو لیٹ نائٹ تک آن لائن رہتے ہیں بھائی میرے شوھر بلکل پسند نہیں کہتے ہیں رات کو فون چونے کی کوئی ضرورت نہیں بھت ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ دن میں تم ویسے بزی رہتی ہو پھر رات کو فون کے چکر میں یہ آنکھیں بھی خراب ہو جائیں گی صحت بھی خراب ہو جائے گی
جی جی دیکھو نا پھر تمھیں تو جی ہمیں تو زیادہ یہی چیزوں کا مسلہ مسلہ بنا رہ تا کہ صبح اٹھنا ہے بچوں کو کھانا کھلانا ان کے ساتھ کھیلنا ہیں اب تو میں نے یہی روٹین بنا لی ہے میں نے کہا جتنا ہو سکے ان کے ساتھ میں کھیلوں گی سوئیں گے تو صحیح دیکھو دن میں دو چلو دن میں کیا دن میں تو جب اٹھ گئے تو یہ ٹی وی ٹووی میں دیکھ کھینگے بٹ ان کو دوپہر کی میں عادت ڈال رہی ہوں ان کو میں سلاؤں گی تھوڑا سا
ہاں نہیں یار تو سیر کو چلانا بھی بڑا دقت ہوجاتا ہے ریسٹ تو ٹھیک کہ اگر ان ت پہر میں سلاد گے نا پھر وہ رات کو بالکل نہ سوئیں گے بستر تک جائیں گے ہی نیند ان کو پھر یہ ہے کہ ہاں نیند نہیں آ رہی نیند نہیں آرہی یہ ہے کہ آپ ان کو اسٹوری بکس وغیرہ پڑھانا اسٹارٹ کرو اسٹوریز بولو کہ اسٹوریز ریڈ کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے سب کو نیند آ جاتی ہے
جی جی جی جی چلو آپ نے مجھے مشور را دیا میں تو یہی کروں گی میں اسی سے بچ بچوں کو تھوڑی پوئمس بکس تو ہیں گھر تم میں کتابیں پڑھوں گی بچوں کو بتاؤں گی تھوڑا دیکو اس سے کیا ہوگا دیکھو تم نے صحیح دیا مجھے مشورہ دیکھو اس سے کیا ہوگا میرے بھی لہزے میں تھوڈا سا نا فرق
فرق آئے گا جی جی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں بچوں کو بھی ہاں جی ہاں جی ہمم ماشا اللہ آپ کی ویسے بولنے کا لہجہ بہت اچھا ہے آپ بہت اچھے سے بات بات کرتے ہو اور آپ سے باتیں کر کے دل ہ اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے باتیں کرنا ہوں
جی جی مجھے بھی اچھا اچھا لگتا ہے بس دیکھو یہی تو ہمارا یہی تو ٹائم ہو جی جی دیکھو ہمیں تو یہی ٹائم ملتا اپنے دکھ سکھ سانھے کرنے کا
ہاں یار ایک دوست ہی تو ہوتے ہیں جن سے ہم اپنی ہر بات کہہ پات
اچھا جی جی جی جی وہیں سے باہر نکل نلنا اتنا مشکل مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو اپنی دین دنیا بھول جاتی ہے میں تو پریشان رہتی ہوں سارا دن جی ابھی تو میری خالہ سے
ات والوں سے بات شیئر کروں نا تو تھوڑا من بھی ہلکا ہو جا
جی جی جی وہی میری آپ بھی آئی ہوئی تھی وہ بھی میرے کو بول رہی تھی کہتی تم تھوڑا بچوں کے ساتھ خود پہ بھی دھیان دیا کرو تم بھی سویا کرو ساتھ میں میں نے بولا آپ ہی ہاں میں رو چا تھوڑا جلدی سو شرو کروں گی بچوں کو چلاؤں گی خود بھی سوچ وں گی دیکو ایسے کیا رہے گا میرا بھی تھوڑا صبح اٹھنے کا روٹین ٹھیک ہو جائے گا دو تین دن سے تم اتنی پریشان ہو گئی ہو نا بس اللہ ہی جانے میرے کو تو مے کو کیا اور رق ہے جی جی ہاں تم بھی مطلب تم بھی ایسے کرتی ہو یا تمہارا بھی میرے ا طرح ہی حال ہوا پڑا ہے
نہیں نہیں خیر میرا میں نے بتایا نا میرے بچوں کا یہی ہے کہ تھوڑا بزی رکھتی ہوں شیڈیول بزی رہتی ہیں تو ان کا ٹائم فکس ہے کہ ساڑے دس تک تو پکا ان کو سونا ہی س میں فون ساڑے دس کے بعد فون نہیں چونے دیتی
جی چلو ماشاء اللہ اچھا
ہاں جی ہاں تو وہ یہ فالو کرتے ہیں ہاں ہاں جی دس ساڑھے دس تک تو پھر نہیں مانتے کھانا کھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پند م گیارہجے تک م سلیپنگ ائم بالکل کوئی نہیں جی ہاں کوئی ک س کسی کوئی کچھٹی کرنی دیتی پھر میں
پھر ٹھیک ہے آپ ہی پھر میں نا جو تم نے بولا نا وہ میں کروں گی اور پھر ہم ملیں گے ٹھیک ہے پھر کپھی جی جی پھر خدا حافظ
اللہ حافظ